اسلام خیریت
ہاں ٹھیک ہو نا ارے وہ گئی تھی وہ گئی تھی گفٹ لینے کے لیے فرینڈ کی بیٹی کا بڈے میں واہی نا کچھ تو لا کے دی ون ففٹی کا آیا دی گھر پہ جنے کہ دیڑھ سو روپئے کا ہی دینے کےلی ے بارش کا ٹم رہا تھا دتےتے منٹل دتے چلے جا تو اچھا لگا اس کو اچھا لگا دیڑھ سو کا وہ گفٹ جب میں گھر میں ان کی اینٹری ماری تو جو میری بھابی ہے نا پے نا ہلکی فیروزی کلر کی چادر دی وہ پوری بھر کے جب مردے کی طرح لیٹی تھی اور نا ان کے آدمی نا ان کے کمر کے پاس بیٹھ کے ان پہ ہاتھ رکھ کے ان کو دیکھ رہا تھا ہاں میرا دل اک دم دھک سے ہو گیا بولی ان کو فون کر کے کہ تمہا را آدمی ایسا بیٹھا تھا اور تم ایسا اڑھ کے لیٹی تھی میں ڈر گئی نا تو بولتی ہے ہاں ہاں ہاں بولے کہ بیٹا تو کیا معلوم بولا ایسی کرتا بولے گھر میں رہے گا نا پائے لے کے آگے بولتی صبح صبح بناؤ بناؤ میں سوری تھی میرے کو حیران کر رہے تھے تو میں چا میں چادر اوڑھ کے بیٹھ گئی ہوں ایسی کامیڈی ہوتی رہتی ہے ہمارے ساتھ میں
ہوں جب سے ہماری چھوٹی بیٹی جگ رہی تھی تو بات کرنے نہیں دے رہی تھی اس کے لیے ابھی کال لگای بیچ بیچ میں آتی بات کرنے نہیں دیتی
میرے بچے ایسیچ کرتے بارش بھی تو جانے کا تھا بارش
ہمارے ہسبینڈ گھر میں رہیں گے کہیں لے کے جانے کا گھمانے تو گھمانے بھی نہیں لے کے جاتا
ارے لیکن کیا بارش میں کہاں جانے کا بابا ہسبنڈ
پتہ ہے نیشنل پارک میں کتنی پبلک پہنچی ہے آج
ہاں پہنچی تو
تو ٹکٹ دینے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اتنے لوگ ہیں
ہاں تو جاؤ پھر
تو دنیا گھومتی ہے ہم گھومیں تو کیا
اچھا
عذاب
ایک چھپکلی واش بیسن سے نکلیچ نہیں ہے میرے
گرمی میں گھر میں پڑے بارش میں گھر میں پڑے ٹھنڈی میں گھر میں پڑے رہتا ہے کام ہی کیا ہے گھر میں رہتے رہو بس گھر کام والے بن گئے لے
ہاں بال کے سارے کانٹے چلے گئے لے ایک بھی کاٹا نہیں ملرا اے ریزا اوپر دیکھ ٹھنڈی زمین میں کیو لیٹی ہے بہت
اماں سے بات ہوئی
کہاں بات ہوئی اماں کی کال آئی تھوڑی سی بات ہویی اوہ بچے لوگ کو اسکول لے کے جانے کا ٹائم ہو رہا نہ عربی سے لانے کا ٹائم ہو رہا تھا اج عربی گئے میں بوولیا سنڈے ہے مت جاؤ جان دو عربی
ہاں
دوسےین ایکلو کی وجہ سے پھر میرے کو نکلنا پڑتا ہے باہر معلوم ہے میں پریشان ہو جاتی ہوں
ہاں
میں بولی ایک دن چھٹی کرا دو ہمم
بچے لوگ کی آواز آ رہی تھی
گئے گئے گئے خوش ہو گئی بھابھی کی بیٹی اچھا لگا سیدھی لڑکی ہے وہ میری بہن کی لڑکی اتنی چاپٹر ہے اس عمر میں یہ لڑکی ہے نا
پانی پیری کو انگلش میں کیا بولتے ہیں
ہوں
پانی پوری کو انگلش میں
واٹر بال
آتا ہے
کیا ہو گیا
کل نا وہ اس پہ ویڈیو میں آ رہے تھے کیا پانی پوری کو کیا بولتے کس کو کیا بولتے ہیں تو سوفیا نے سب لکھ کے رکھیا ہے میری بڑی والی لڑکی نے نا سب بک میں لکھ کے رکھیا تو آج اس کے ابا جا رہے تھے نا سموسہ رگڑا لینے کے لیے تو کیا بولتی میرے لیے واٹر بال لاؤ بولے ابھی تیرے کو میں کون سا اور کہاں سے واٹر بال لاکے دو
اچھا
آلے ابا واٹر بال بولے تو پانی پوری
اچھا وہی واٹر بل میں پانی چوڑی میری نا بڑی با افو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے سینے میں درد ہو رہا ہے کیا ٹینشن لے رہی ہے کیا لے رہی ہے کیا
ہمم سینے میں درد نہیں ہے گیس کا درد ہے
کیا پتا ہو ب بچ بچے بھی اس کے بچے بھی پریشان کرتے ہیں نا اس کی لڑکی کی بھی اے سی سے کیا بولنے کا ابھی
تھائی تھائرائڈ کا چیک اپ کرانا چاہیے وہ تھائرائڈ بھی دل پہ اٹیک کرتا ہے بولتے
بولتی ایسا ہاتھ پیر جھنجنار ہاتھ پیر کانپرے جھنجنارے بولتی
ہاں تو جیسا بی پی اور شوگر بی پی شوگر میں جیسے سمٹمس رہتے ہیں نا ویسے سمٹمس تھائرائڈ میں بھی رہتے ہیں تو فائنلی بی پی اور شوگر تو ہو گئی وہ تھائرائڈ بئی شا تھائرائڈ کا ٹیسٹ کرانا چاہیے یہ سب ٹیسٹ کرائیں گے نا تو پت چل جائے گا کیا مسئلہ ہے ای سی جی ٹوڈی او ٹوڈکو کو ہے اینجیو گرافی ہے ایک دم ہمارے ادھر ادھر ہے نا ایک گوری ہمارے ادھر ایک عورت ہے ای ہوئے گی وہ چالیس کے قریب وہ ایسی مطلب اس کو نہ بی پی تھا نہ شوگر تھا کچھ بھی نہیں تھا
ہوں
لیکن وہ اس کی بیٹی لو میرج کری تھی تو وہ ایک بار بے ہوش ہو گئی تھ تھی وہ نہیں بے ہوش ہو گئی تھی پھر وہ بیٹی کے شادی کے چھ مہینے کے بعد میں بیٹے نے بھی شادی کر لیا لیکن بی پی شوگر کچھ بھی نہیں تھا پھر اس کے بعد میں ایک دن باتھ روم میں سے واش رو واش روم میں گئی واش روم میں سے نکلی اور بے ہوش ہو گئی لے کے گئے سائن ہاسپٹل میں تو پتہ چلا بلاک ہے پھر اسٹینڈ ڈالے اسٹینڈ ڈالے اسٹینڈ نہیں ڈالے کم بلاک تھا تو دوا دیے دوا سے بہت تو اس کو ہاں تو بی پی شوگر کچھ بھی نہیں تھا تو بھی ایسا ہو گیا
بتہ نہیں ہوتا ہے بابا آج میں نماز پڑھ رہی تھی نماز پڑھتے پڑھتے پھر تصوی پڑتی ہے ابھی میں روزان نا ایک وہ سٹم بنئی ہوں روز پانچ سو بار درو شریف پانچ سو بار کلمہ شریف ایک سورہ یاسین پڑھ کے لکھ کے رکھری نہیںں کبھی بیچ میں بر ان کے برسی تک بہت سارا ہو جائے گی پڑھائی کلام ابھی پڑھتی وہ بھی پڑتے بیٹھی تھی تو سین میں زور میں درد وی سائڈ میں جسے ٹچ رہا ہے پھر جلدی سے نا اٹھی بولا ایسے درد ہرا نا لمبی لمبی سانس لینے کا
سر تو رائٹ میں ہو رہا تھا نا وہ گیس
لیفٹ میں سے الٹے سائڈ میں
اچھا
سائڈ میں درد ہونے لگا نماز پڑتے پڑتے پھر میں نے کیا کی بڑی جو منہ کھو بڑی بڑی سانس لی نا تو جا کے وہ درد کم بولتے ایسا درد ہوئے گا نا بولتے منہ کھول کے نا زور زور میں سانس لینے کا
ہمم
ارے کیا بولے میرے کو بھی بہت ٹینشن مری بھی عمر ہو گئی ابھی چالیس سال کی میرے کو ٹینشن ہوتا بچوں کا منہ دیکھ کے ایک دم اپنے آپ کو کر لیتی کیا کرے کچھ ہو گیا گیا بچوں کو کون دیکھے گا نہیں یے لوگ تو بچوں کو زیادہ پوچھتے نہیں کیا معلوم بے قدری ہو جائے گی نا ماں باپ نہیں باپ نہیں ماں نہیں رہی ہے اور بے ختری رہے جائے گی تینوں کی اور لگ بھگ ان کو جوان کرنے تک ان کی شادی تینوں کی شادی کر کے تینوں کو آدمی دے کے سسرال مل کے میں چلے جاؤ چلے گا لیکن اس سے پہلے مجھے کچھ نہیں ہوے مکو پتا ہے نا بہت برا حال ہو جائے گا کیونکہ ننسا میں بھی اتنا ہے نہیں جو دیکھ لیں گے کر لیں گے بھائی اور بھابھی اتنا کام لوگ میں جو گھروں پاس لے کے دھیان دگے وہی کام والا بنا کے رکھیں گے گھر یہاں سسرال میں بھی یہی حال ہو جائے گا میں ہوں میں میرے دم پے کییسا بھی لوگ کو پال لو گی اپنے دم پے تینوں کو پال کے وہی اللہ سے دعا مانگتی کی بس میری اتنی زندگی دے کے تینوں کی شادی کر دوں
اپنے اپنے گھر ان کو اپنے آدمی مل جائے گے ان لوگ کو تو ان لوگ کو ایک سہارا مل جائے گا آدمیوں کو تینوں کو بھی پھر بے فکر ہو جاؤ گی بہت سنبھال کے رکھتی ہے اپنے آپ کو زیادہ اسکو ہے نہ دماغ پے زیادہ ٹینشن ینشن لیتی ہی نہیں میں لینے سے نا بیماری ہو جاتی معلوم میں اتنا نہیں سوچتی نہ ٹینشن لیتی ٹھیک ہے لو گی نا بیماری پڑے گی پھر بیمار پڑے گی کون ہائے ہائے لے کے باگے گا کرے گا کون آئے گا تو اتنے اچھے سسرال والے بیچ میں ایک بار سینے میں درد ہوا تھا کانور والی بھابھی کو بولی بلائی بچاری آئی تو بابا بول تی مر جا مر جائے گی تو اچھا ہے سیدھا ایسے بولی تو اس نے میرے کو اتنا برا لا گا اس نے بولی میں بولی کہ تمہاری بھابھی ہے وہ میرے لیے ٹھیک ہے اچھی ہے تیرے سے کتی بری رہ دے لیکن میں تو جاؤں گی دوا خانا لے کے ائی تو پھر میں نے ابا کو فون کرا بولتی مر جائے گی تو اچھا ہے بتا ایسا سوچتے بتاؤ تو میں کس کے بھروسے رہو اور میں سوچتی میں بیمار نہیں پڑوں اچھا سے فٹ رہو اپنا کھاؤ پیو اپنے بچوں کو پالو مست نہ سکون سے
وہی تو بس آرام سے اپنے بچوں کو دیکھنے کا
سب بہتر سے بہتر زندگی دو ان لوگ کو پڑھانے کا لکھانے کا بس
لیکن وہ بڑی والی کو بھی کیا مسئلہ ہے جو ایسے کون سے ایسے ٹینشن ہے کون سا ایسا کیا ما ہے جو اتنا وہ سوچ رہی ہے یے خالی
آج ہے نا بارش بہت تھی میں جانے والی تھی دیکھنے کے لیے اس کو لیکن اتنی بارش ہے اس سے گھر کے سامنے اتنا کچڑ رہتا ہے نا بچے اور نہ وہ اس کی طبیعت خراب ہے جانے سے اور طبیعت خراب ہو جائے گی بچے اتنا حیران تھوڑا کھلا ولا رہتا ہے نا تو ٹھیک رہتا ہے دھو ان شاء اللہ اگلے سنڈے کو ہے نا جا کے دیکھوں اس کی بیٹی کو ذرا سمجھا کے آنے کا وہ کچھ نہیں ہے وہ بیٹی کا زیادہ ٹینش لے رہی اس نے اتنے بڑے بڑے ٹینشن اتنے دل پے نہیں لی وہ پیسے پانی کا اس کا اس کا نہیں لی اس نے اس پے زیادہ سیریس لڑکی پے
کیا معلوم نہیں ویسا تو ویسا کچھ لگتا نہیں اب اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہے
پھر تو جا کے بات کریں گے سمجھائےیں گے دیکھیں گے بولیں گے بھیا
ہمم
وہ لڑکا لڑکی دونوں بڑے ہو گئےے نا سوچتے ہال میں اڑے کیا بول آج جانے کے بول رہی سوچ رہی کتنی بارش ہو رہی ہے اور اس کے گھر کے سام اتنا کچڑ اتنا کچڑ جاؤ نا پھر اور وہ چڑ چڑی ہو جائے گی سوچنا پڑتا ہے نا
نہ نہ
کوئی تو دیکھنا پڑتا کیا کرے کیا ہے کیا نہیں ہے وہی تو جاؤ گی اگلے سنڈے کو نا اگر کھلا رہا کھل جائے گا اگے سنڈے تک ہے نا